ہاں
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
اور کیا ہو رہا ہے سب خیریت
جی آپ ٹھیک ہے اچھے سے الحمد للہ ہلو آپ ٹھیک ہے اچھے سے
ہاں جی ہم ٹھیک ہے
اور ناشتہ پانی کر لیا آپ نے
جی بھیا جی آپ نے کیا میم
ہاں ہم نے کر لیا
اچھا جی اور بتائے سب خیریت گھر والے سب ٹھیک ہے آپ کے
ہاں سب خریت اللہ کی عنایت
اوکے تو پھر ٹھیک ہے اچھا آپ کس موضوع پہ آج بات کرنا چاہیں گے
اور میں میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ آج کل کل اتنا پالوشن ہو رہا ہے کس کارن ہو رہا ہے اس کا ریزن پولوشن کے کارن گرمی بھی ہو رہی ہے گرمی بھی بہت ہو رہی ہے وہ بھی صحت کے لیے نقصان داک کہ اس سے بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں گرمی کے کارن بھی
جی میم جی میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ریزن کیا ہے پہلی بات ہم پیڑ کاٹ رہے ہیں آج کل زیادہ پیڑ نہیں رہے اب آپ کو یہ پتا ہی ہے نا
ہاں ہاں
جیسے کہ ہم پیڑ کاٹ رہے اور کتنی گاڑیاں آج کل چل رہ رہی ہے اور ہم کتنا پلاسٹک کا یوز کر رہے ہیں اس سے جتنا بھی اس سے جتنا بھی دوا نکل رہا ہے اس سے ہماری لائف پہ افیکٹ بڑھ رہا ہے
ہاں آپ نے صحیح کہا یہ پلاسٹک کو ویسٹ کرنے کے لیے پہلے جلایا جاتا ہے پھر دوبارہ سے اس کو ریپیئر کر جاتا ہے تو اس کا بھی پولوشن بہت گندا ہوتا ہے وہ تو بہت ہارم فل ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے
جی میم دوسری بات یہ ہے کہ جو فیکٹریز ہوتی ہے کسی ایریا میں مطلب کہ اس کا جو بھی جو کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے اور جس وہ جو دعا ہوتا ہے اس کا
ہاں ہاں
اور کیمیکلز آتے پانی میں بھی جاتے اور ہمارے بچے پھر جب پانی میں نہاتی ہے اس سے بیمار پڑ جاتے ہیں اس سے ہماری ہیلت پہ بہت زیادہ
ہاں اب تو انسان تو انسان جانوروں کا بھی برا حال ہو رہا ہے وہ بھی بہت پریشانییا اس سے جی رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت بیماریاں لگ رہی ہیں
جی میم جی اور آلودگی ہمارے ماحول جی میم بتائیے
پالوشن ہی اتنا ہو رہا ہے کیونکہ پانی پیتے ہیں وہ بھی پالوشت ہے دوسیت ہوتا ہے
جی میم جی آلودگی ہمارے ماحول کو گندا کرتی ہے آپ کو پتا ہی ہے پلاسٹک اور کچرا بھی آلودگی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے ہمیں اس کا یوز نہیں کرنا ہے گورنمنٹ ہمارے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہے وہ آج کل جتنے بھی مطلب وہ آج کل زیادہ سے زیادہ پیڑ اگا رہے ہیں آپ کو یہ پتاہ ہوگا مگر اور جیسے کہ کوئی پرٹیکولر ایریا ہوتا ہے مطلب انہوں نے ہر جگہ ڈسٹ بن لگائے ہیں مگر یہ غلطی کس کی كے غلطی ہماریى ہے
ہم لوگوں کی غلطی ہے ہم لوگوں کی وجہ سے یہ اتنا پردوشن ہو رہا ہے واٹر پر شن ہو رہا ہے ایئر پالوشن ہو رہا ہے اور کھانے میں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی پالوشن ہے یہ سب دوائیوں سے تو آ رہی ہے کھانے پینے کی چیزیں سبزیاں لے لو فروٹس لے لو کچھ بھی چیز لے لو
آپ کو پتا ہی کیسے کام ہو سکتا ہے اگر ہم مل اگر ہم مل کر کام کریں نا
ہاں
مطلب ہمیں کیا کوئی آتا ہے کوئی جوس بوٹل لیتا ہے دکان سے اور وہ کیا فر کرتا ہے پھینکتا ہے ایسے ہی سڑک پہ وہ عید نہیں دیکھ کرایہ ہوتا مطلب اس سے ہماری جو آنے والی نسل ہے اس سے بہت افیکٹ پڑے گا جو ہمارے آنے والے بچے ہوں گے ان پہ بہت اثر پڑے گا کیسا اثر پڑے گا جب ہوائی ٹھیک نہیں ہوگی جب پانی ٹھیک نہیں ہوگا وہ زندگی بسر کیسے کریں گے یہ ان کے لیے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے
ہوں صحیح کہا آپ نے بالکل
جی میم اور
اس کے لیے ہم کو یہ چاہیے کہ یہ جو چار پن گاڑی ہے ایک پرسن ایک گاڑی لے کے چلتا ہے اس پہ بین لگایا جائے جب تک گاڑی میں چار لوگ نہیں ہو گاڑی نہیں مچل نکلنی چاہیے جس سے کہ پالوشن بھی کم ہوئے گا کیونکہ ایک گاڑی لے جائےا تب بھی اتنا ہی پالیوشن ہوئےا چار جنے بیٹھ گاڑی میں تب بھی اتنا ہی پالوشن ہوئےا
ہاں ہاں ہاں آپ نے بہت اچھی بات کی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں
اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ پیڑ سے پیڑ پودے ادک سے ادک لگائائےیں پیڑوں کو لگائیں ادک سے اک جیسے کہ آکسیجن ملے گی تازہ ہوا ملے گی ہم لگوں کو اب اب تو آکسیجن بھی ہمیں خریدنی پڑتی ہے آکسیجن بھی خریدنی پڑتا پہلے تو نیچرل آکسیجن ملتی تھی تازہ فریش اب تو کیمیکل رہی آکسیجن لیینی پڑتی ہے لوگوں کو
جی جی آپ کو پت ہی ہے جیسے کہ کشمیر ہے وہاں پر کتنے پیڑ ہوتے ہیں
ہاں ہاں صحیح کہا آپ نے لیکن وہاں پر بھی اب بھی وہاں پر بھی کاٹے جا رہے ہیں پیڑ پودے لوگ وہاں پر رہنے کے لیے رہنے کے لیے گھر بنا رہے ہیں پیڑ پودوں کاٹ کے سڑک بنا رہے ہیں
یہ غلطی کس کی ہے یہ آپ کو بتیا گیا غلطی ہماری ہے جی
اب سب کو چاہیے بڑا گھر ہو پر یہ نہیں دیکھتے کہ سب کوئی گھر کی ضرورت ہے ارے چھوٹے گھر میں بھی گزارا کر لو سب کو گھر میں لے گا
ہاں اور
تو زوری ہے فل فروٹ ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیا فائدہ
جی جی میم ہاں جی ہاں جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہم چھوٹے گھر میں بھی زندگی بسر کر سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے اور اگر جو بڑا گھر اور چھوٹا گھر ہوگا اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے بس اتنا ہے اتنا ہے بس کمرے چار اور ہوں گے مگر زندگی اچھے نہیں ہوگی
نہیں ہوئے گی جو ایک گھر میں زندگی ہو کی ہے وہ چار کمروں میں نہیں ہو سکتی
جی میم آپ نے بہت اچھی بات کہی
اگر تم میں بڑا گھر بھی بنانا ہے تو چاروں طرف کمرے بنا لو بیچ میں پیڑ پودے لگا لو
جی میم جی میم
آکسیجن ہی ملے گی سب کو
ہاں ہاں اور جیسے کہ ہماری پیڑوں کو ہماری ضرورت ہے اور ان آ ہمیں پیڑوں کی ضرورت ہے جب پیڑ ہی نہ رہے جب بھیڑ ہی نہ رہے انسان کیسے رہیں گی
صحیح کہا آپ نے
جی ہے نا یہ بات اچھی اور رہی بات اب مطلب ہم کچھ لیز ویز آج کل مطلب یہ تو جنک فروڈ سب کھاتے ہیں نا میم لفافہ لیتے ہیں دکان سے اور کھاتے ہیں کچھ تو پھینکتے ہیں ایسے ہی گٹ مطلب نا لوں میں آج لفافے ہوتے ہیں کتنی اچھی یہ مطلب پانی ہوتا تھا اس میں پھینکتے ہیں پھینکتے ہے ہے نا میم اس سے کیا ہوتا ہے ہماری لائف پہ اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے
ہاں سب وہ چلایا جاتا ہے چلاتے ہیں تو دھواں نکل دھواں کہاں پہ جاتا ہے دھواں سب آکسیجن میں ملتا ہے
اور اگر مٹی میں لگائیں گے تو اگر مٹی میں لگائیں گے تو کیا ہوگا مٹی خراب ہوگی
مٹی خراب ہوئے گی زمین خراب ہوئے گی
جی اور اب کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو ان کو ایسی پالیتینز نکالنے ہوں گی جیسے کہ ان جیسے کہ وہ ڈیزالو ہو جائے مٹی سے ہی
ہاں جیسے کاغذ ہو گیا یہ پنی یا ریپر یہ بند کرنے چاہیے کاغذ کی چیزیں یوز
اب اب آپ کو پتا ہے مطلب کہ اگر دکاندار کو مطلب کوئی چیز دینی ہوگی نا سمجھو کوئی ہمیں کچھ چائے وائے لانی ہوگی ٹھیک ہے میم یا چینی لانی ہوگی وہ کس میں دیتا ہے وہ لفافے میں دیتا ہے ٹھیک ہے نا میم
ہوں ہوں
اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو کچھ کاغذ کے کاغذ میں دینا چاہے کوئی بڑھا سک کاغذ لفافہ جیسا ہونا چاہیے
ہوں ہ
ویسے کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا ویسے کیا ہوگا اگر وہ زمین میں کل ہم پھینکتے ہیں چلو میں نے کچھ لایا چینی وینی میں نے چینی رکھ دی ڈبے میں اور کاغذ کو باہر پھینک دیا وہ زمین میں کیا ہوگا وہ گل جائے گا ادھر اس سے کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا اگر میں لفافہ اگر میں اب لفافہ لاؤں گا مطلب اس سے کیا ہوگا لفافہ اس سے میں نے چینی رکھ دی ڈبے میں اور لفافہ کو پھینک دیا اگر آپ کو پتا ہے اس کی کتنی عمر ہوتی ہے لفافے کی اگر وہ زمین میں ڈس جائے اس کی لائف ہوتی ہے مطلب اس کی زندگی ہوتی ہے پانچ سو سال پانچ سو سال میں وہ زمین کو اگنے نہیں دے گا مطلب کہ وہ فرٹیلائز نہیں ہوگی وہ زمین آپ اب سمجھیے میں نے یہ بات ٹھیک کہی ہے کیا آپ کو میری بات سے گیان ملا
ہاں بہت ٹھیک کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا آپ نے
جی میم ہم کو وہ ہمیں وہ کاغذ استعمال کرنی چاہیے تاکہ وہ ڈیزالو ہو جائے ک سے زمین میں ہم بیمار نہ پڑے اور ہماری فصل اصل سے اگ جائے جیسے کہ ہم پھل فروٹ اگاتے ہیں اس سے ہمیں بہت اچھا اچھا فائدہ ملے گا
جو کاغذ کے ٹائپ کے لفافے چل رہے ہیں وہ لفافے یوز کرنے چاہیے نہ کہ پنیا والے
جی میم جی میم آپ نے اچھی بات اور پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا وہ زیادہ وہ وہ ہم ہمارے سے زیادہ تندرست تھے
تھی پہلے لوگ بت تھیلے لے کے جاتے تھے اس میں ہی سامان بھروا کے لاتے تھے کہ اس میں ڈال دو پہلے الگ الگ پنیا نہیں دیتے تھے اس سے پالوشن کم ا تھا پہلے کے لوگ کتنا کتنا جیتے تھے سو سو پار کر جاتے تھے اب نہیں کر پاتے سو پار
جی میم وہی میںبھی بول رہا ہوں مطلب کہ پہلے پہلے پہلے جو لوگے تھے جیسے کہ ہمارے ماں باپ وہ پہل ان جو ان کی لا عمر تھی نا دس بارہ سال کی سولہ سال کی وہ بہت تندرست تے وہ اتنا کام کرتے تھے مطلب کہ ان کو پھر لگتا ہی نہیں تھا ہم کام کر رہے ہیں ہم نے اتنا کام کیا جو آج کل کے بچے ہیں نا وہ اینٹے دو اٹھاتے یا کچھ اٹھاتے ارے یار مجھے درد ہو گیا مجھے یہ ہو گیا تھک گیا
ا آج کل کے بچے نہیں کر پاتے
یہ کس سے ہو رہا ہے نہ ماحول ٹھیک ہے نہ ہم پانی صاف پیتے ہیں بس اسی سے ہم گندا گندا سب پیتے ہیں
اوکے
چلو میم آپ سے مل کر بہت بہت اچھا ملا آگے بھی ملتے رہیں گے ق
ٹھیک اوکے اوکے خدا حافظ